ہیلو
ہیلو السلام و علیک
ہاںلم السلام جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو
الحمد للہ میں ٹھیک ہو آپ کیسے ہو
جی میں بھی بالکل خریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں میں میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ گفتگو کر لوں اور اور روٹی لائی
ہاں لائی
اچھا تو کیا پکا لیا آج آپ نے کھانے میں جی ہاں بارش ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ بہت تیج بارش ہوئی تھی اب تو اس ٹائم تو بارس بند ہے
یہاں بھی ہو رہی ہے ہمارے طرف بارش
اچھا اور اور کیا پکالئے کھانے میں آپ نے آج
آج میں نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے باراس ہو رہی تھی نا موسم اچھا تھا
جی بالکل اچھا کیا بارش کے موسم میں نا آلو کے پراٹھے بہت جیادہ اچھی لگتے ہیں اب ویسے نا تمیں کون سا کا موسم سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے بارش کا موسم یا گرمیوں کا موسم
مجھے موسم ویسے تو سردی کا ہی اچھا لگتا ہے گرمی بھی اچھی لگتی ہے
اچھا اچھا ہے باجی یہ تو ہے جی مجھے بھی سردیوں کا موسم اچھا لگتا ہے سردیوں کے موسم میں صبح کی گرما گرم چائے صبح کی دھوپ اور نہ رجائی میں بیٹھ کر مونگ پھلی وغیرہ کھانا اور رجائی میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا کتنا اچھا لگتا ہے سردیوں کے موسم میں
جی ہاں سردی کے موسم اچھا رہتا پر برسات میں تو بارش وغیرہ ہوتی رہتی ہے پھر کچ وغیرہ ہو جاتی ہے بہت اس وجہ سے ا با سردی میں تو ایسا ہوتا ہے نا اپن آرام سے بیٹھ لیٹے رہو لائٹ بھی چلی جائے تو کچھ وہ نہیں ہے پریشانی
جی ہاں بالکل لائٹ کی تو بالکل ٹینشن بھی نہیں رہتی ہے بس تھوڑا بہت کام چلو لائٹ آ جائے پھر کوئی دیکت نہیں ہے لائٹ کی تو اور سردیوں میں کیا ہے گھومنا پھرنا بھی گھومنے پھرنے میں بھی مجا آتا ہے کہیں بھی گھومنے پھرنے چلی جاؤ اتنی زیادہ دکت نہیں آتی ہے جتنی گرمیوں میں آتی ہے
ہاں سردی میں گھومنے جاتے ہیں ویسے بہت لوگ آپ گئی ہو
ہاں ہاں مجھے تو سردیوں کا ہی گھومنا پسند ہے میں تو کہیں بھی جاتی ہوں تو زیادہ تر سردیوں کے موسم میں ہی جاتی ہوں نہ تو سردی کا موسم ہو نہ گرمیوں کا ہو جیسے کہ فروری مارچ ہے وہ صحیح موسم ہو تا ہے فروری اور جنوری نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ ہی گرمی ہوتی ہے
جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہو اور آپ کی امی جان کیا کر رہی ہیں
جی میری امی جان بس بیٹھی ہوئی ہیں ہاں میں نے سوچا موسم کے بارے میں کچھ گف تگو ہو جائے ہماری اور برسات کا موسم کیسا لگتا ہے آپ کو مجھے تو نا بر سات کا بھی موسم اچھا لگتا ہے برسات ہونے کے بعد میں چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے اور چاروں طرف کا نظارہ کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملتا ہے چاروں طرف دیکھ و جہاں ہریالی وغیرہ تو بارش کا موسم بھی اچھا ہوتا ہے
ہاں بارش کا موسم بھی اچھا ہوتا ہے بہت بارش میں نہانا بھی اچھا لگتا ہے نا
جی ہاں لیکن جو پہلی بارش میں نہا لیتے ہیں نا اس سے کیا بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور سر میں بھی دقت ہو جاتی ہے جوئیں وغیرہ ہو جاتے ہیں بس ساتھ
ہاں یہ تو ہو جاتا جواں تو ہو جاتے ہیں آپ نہاے ہو کبھی بارش میں
جی نہیں میں نہیں نہاتی میں تو بارش کے موسم میں نہا لیتی ہوں تو میں تو بیمار ہو جاتی ہوں
اچھا جی بکھار آ جاتا ہوگا نا
جی ہاں بالکل ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے بخار آ جاتا ہے اب ایسے ہی عجیب سا لگتا ہے بارش کے موسم میں نہا لیتی ہیں تو
جی
ہاں اب ایسے نا بارش کے موسم میں میں نے دیکھا تھا میں پہلے دو دو سال پہلے میں کوچنگ کرتی تھی ایک گاؤں سے باہر شہر ہے وہاں پہ کوچنگ کرتی تھی تو نا وہاں پہ تو کیا گلی گلی میں پانی بھر جاتا تھا ہر گلیوں میں پانی بھر جاتا تھا اور مچھلیاں بھی ہو جاتی تھیں ان گلیوں میں
جی ہاں بارش میں تو مچھلی ہوئی جاتی ہیں
جی ہاں لیکن جو لوگ ہو تے نا جو لوگ ا مچھلی مچھلی کھاتے ہیں ان کے لیے تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس موسم میں
جی باجی آج کا موسم تو بڑا خوش نما ہے
جی ہاں بالکل بالکل صحیح فر ہاں آج کا موسم بارش کے بعد میں تھوڑا ٹھنڈا سا موسم ہو گیا ہے تو اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہیں گھومنے پھرنے نیچر لے جاؤ بارش کے موسم میں
جی ہاں صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی تھی صبح سے پوری مطلب صبح سے بارش ہو رہی ہے بند ہی نہیں ہوئی ہے
جی ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور مجھے تو نا بارش کی جو چھوٹی چھوٹی بوندیں ہوتی ہیں اس کی آوازیں ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں وہ مجھے سننے میں
جی بالکل بات صحیح کہہ رہی آپ آج کہیں گئے تھے کیا
جی نہیں میں تو آج کہیں نہیں گئی میں تو آج اپنے گھر پر ہی ہوں
اچھا اچھا ایسے موسم میں تو چائے اور پکوڑے کھانے کھانے کا الگ ہی مزہ ہے نا ہے باجی
جی ہاں جی ہاں بالکل چائے اور پکوڑے اور بٹا ہو بس برسات موسم میں کھا سکتے ہیں م ال بھی اچھی لگ ہے اور گرما گرم آلو کے پراٹھے ہوں
اور کباب بھی اچھ ا لگتا کباب بہت اچھا لگتا ہے
جی ہاں بالکل آپ کو کیسا لگتا ہے
بارش کے موسم اچھا لگتا ہے کباب تو
اچھا اچھا اور ویسے نا سب سے زیادہ دقتیں برسات کے میں بھی ہو جاتی ہے برسات کے موسم میں دقتیں ہو جاتی ہیں بس جانے آنے کی سمسیا زیادہ رہتی ہے جگہ جگہ پانی بھر جاتا ہے تو نا ہاں
تو پتا ہے با جی اور بارش ہوتی ہے مٹی کی خوشبو کت اچھی آتی ہے نا بہت فری دل کو بہت اچھی لگتی ہے اس کی خوشبو مٹی کے
جی ہاں بالکل بالکل باجی بالکل صحیح فرمایا آپ نے مٹی کی خشبو تو پتا نہیں کی بہت ہی اچھی لگتی ہے بارش کے موسم میں
ہاں
ہاں پر نا جانے آنے کی سمسیا زیادہ رہتی ہے بارش کے موسم میں نہیں ہاں ایک شہر سے دوسرے شہر میں کہیں باڑھ آ جاتی ہے کہیں نہر وغیرہ آ گئی کہیں ند وغیرہ آ گئی ہے ہاں تو دقتیں ہوتی ہیں جانے آنے میں بارش
تو پھر روڈ پہ بھی بازی پریشانی ہوتی ہے نا جیسے اپن باہر لے کے جاتے ہیں تو گڈھا وغیرہ پر اگر وہ روڈ پر تو گر ہی جاتے ہیں نہیں دکھتا ہے تو کسی کو
ب ب
آج میں تو گئی چھاتا لے کر گئی تھی کی بارش صبح سے ہو رہی تھی تو میں چھاتہ لے کر گئی تھی اسکول
کیا ہوا
آج صبح سے بارش ہو رہی تھی نا تو میں تو چھاتہ لے کر گئی تھی
ب
اچھا باجی یہ تو بہت اچھی بات ہے اب ایسے بھی نا گھر سے نکلو کبھی بھی تو اپنی ساودھنی سے نکلو نا ہاں پتا ہے کہ بارش کا موسم چل رہا ہے تو چھاتا وغیرہ تو نا ساتھ میں لے کر ہی جانا چاہیے ج
ہاں باجی صحیح کہہ رہے ہو میں تو چھاتا وغیرہ لے کر ہی جاتی ہوں اپنے اس سے کیونکہ ایسے موسم کی پتہ نہیں رہتی ہے نا کب بارش ہو جائے راستے میں پھر ہم بھیگ جائیں کپڑے ہمارے گیلے ہو جائیں
جی جی با جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور نا زیادہ دقتیں ہوتی ہیں گرمیوں ب گرمیوں کے موسم میں کیا جانے آنے میں دقت ہوتی ہے پردوشن اتنا ہو جاتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کا من ہی نہیں کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہیں نہ جائیں
ایک بارش کا ایک سردی کا موسم ٹھیک رہتا ہے بس گرمی میں ہی دقت آتی ہے مطلب کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کے اس سے تو سبزی وغیرہ بھی بھی نہیں اچھی لگتی ہے گرمی میں
جی جی بالکل بالکل باجی بالکل اور آپ سردیوں کے موسم میں تو چاہے جتنا کھا لو پی لو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں تو زیادہ بھی نہیں کھا سکتے کچھ
ہاں واجی صحیح کہہ رہی ہیں
ابھی آؤ ہمارے گھر پر آپ
جی ہاں بالکل آئیں گے آپ کے گھر پہ آئیں گے وقت ملا تو جرور آئیں گے
آپ سے سوچ رہے آپ سے ملاقات کر لیں
جی ہاں بالکل میں آؤں گی تو آپ کو بتا دوں گی ضرور بتاؤں گی میں آپ کو
ہاں باجی آپ کو بہت دن ہو گئے نا آئے ہوئے تو یس وجہ سے سونچا باجی کو کال کروں تو نہ بلاؤں پھر
ہاں بھائی ہاں نا میں اور چیز دیکھی ہوگی آپ نے کہ چاروں طرف نا کتنا پردوشن ہو جاتا ہے فیکٹریوں سے کتنا دھواں نکل تا ہے جہاں دیکھو جہاں پردوشن تو نہ کتنی دکتیں ہو
ہاں گرمی میں تو بہت دکت ہوتی ہے
ہاں باجی بالکل
سردی میں تو اپن گرم چائے بھی کھ مطلب چائے بھی چائے کے ساتھ گرما گرم پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں ہے نا کتنے اچھے لگتے ہیں
جی ہاں بالکل باجی مجھے نا آپ سے بارہ موسموں کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی اٹھ اچھا اب اجازت دیجیے پھر ملاقات ہوگی ہے نا باجی اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ ارے یار